کیا ہاں
اب ٹھیک اپ ٹھیک ہے
بس میں ٹھیک ہوں آپ سنائیے آپ ٹھیک ہو
ہاں سبٹھیک ہے ہم بھائی سب ٹھیک ہے
بس یہاں بھی سب ٹھیک وہاں سب ٹھیک
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
کیا کر رہے ہو
کچھ نہیںی ہوس بیٹھا ہوں کیا کر ب گا
ٹھیک آئے آفس سے
ہاں
ٹھیک ٹھیک اور بولو آپ
بس ٹھیک
مجھے آ جائی تھی نا مزمل بولنے
کیا
مجھے بیٹی کو کتنا فیس دینا ہے
پھر
میں نے کہا ہزار روپے
ہاں
بولتی ہے اتنے چھوٹے بچے کو ہزار روپے لوگی
ہ
میں نے پھر ان کو باقیوں کو بولا تم لوگ بول ہوئے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے
ہاں
اس کا دماغ برابر ہے
ہاں
میں اب سوچ رہی ہوں گی جو نئے ہم سایہ آئے ہیں ان کو بھی سیدھے بولوں گے فیس دے دو
وہ نہیں دے رہے ہیں فیس
نہیں وہ نہیں دیتے اور دونوں نوکری کرتے ہیں میاں بیوی
تو فیس کیوں میں دیتے ہیں
ان نے کوئی ب نہیں نہیں دین ہے فیس
ہوں
تو اس نے پھر اسی کو پکڑ لیا اسی بات کو
ملب نے کہاں ہے پہلے ج ت نے کہاںا ہے تو پھر کر دیں گے وہ
وہ لیکن نہیں پہلے بولا نا لیکن اب میں سوچی تامک میں پورا پڑاتی تھی تھی بچوں کو اب میں ایک حساب سے پڑھا رہی ہوں نا بچوں کو تو میں ان کو اب سیدھے بولوں گی کہ میں پڑھا رہی ہوں اچھے سے بچوں کو تو ابھی میرا کام ہے تو آپ مجھے فیس دے دو
کتنے بچے ٹوٹل
دو ہے اس کے
ٹوٹلو کتنے بچے آتے ہیں
سائمہ کہ دو
ہاں
مزمل کی ایک
ٹھیک
عمر کا ایک بیٹا
ہ چار
ہاں
بس چار ہی
ہاں
ا پرسوں کیا بو رہا تھا وہ
کون
پرسوں کیا ب رہا تھا بئی جان ب رہا تھا جب ان بچ نے بولا کیا ہم جائیں گے بولا جائیں تو ان کو اب یہ سکول بن گیا ہے
ہاں بجن
گھر پر کے
اس کو تو پہلے کی عادت ہے وہ بولو آپ کیا کریں گے آپ سکول ہی بن گیا
ا
اس کو عادت ہے اور کو نہیں پاتا ہے اس کو تو عادت ہی ہے یہ سب چیزیں بو جا ان کو
ا
وہ بولتا ہے ہاں یہاں پہ تو بولتے ہیں اوپر سے آنٹی بولتی ہے دیں گے نا پھر جیسے آنٹی پڑ آی ہے
کچھ کچھ کچھ
یہاں پہ ایک سے بڑھ کر ایک پاگل ہے ہاں م جل نہیں پانی نہیں چڑھا ہمیں نا اتوار کو ڈیزی کو فیصلہ
کس بات کا فیصلہ
اس کو ہے نا سسرال والوں کے ساتھ لڑائی
اچھا فیصلہ ہے ڈی سی کو
ہاں اس کا تلاق ہوگا
تلاخ خ ہوا اس کو ڈی
اور کیا وہ بھی بیس سال کے بعد
ہاں
بیس سال کے بعد بیس سال کے بعد بیس سال ہو گئے تھے شادی تو
کس بات پہ
اس کو سسرال والے بہت تانگ کرتے ہیں اس کے دیور اس کی نانندے اس پر ظلم کر ظلم کرتے
ا ا
م نے سمج
اب طلاق ہوا سنڈے کو
ہاں نہیں شاید مطلب ایسے بول رہے کیا وہی ہوگا
اس کا حضمر کیا بولتا ہے
اس کا ہسبینڈ منہ نہیں کھولتا اس کو بہت ہسبینڈ پیسے ویسے دیتا ہے اس کا پتی اس کو ایک روپیہ نہیں دیتا نہ اس کا خیال رکھتے وہ بیمار ومار ہوتی ہے اس کو وہ لوگ نہیں پوچھتے صرف گھر کا کام کراتے باقی بولگ اس کے خرچے نہیں اٹھاتے وہ کیا نہیں فائدہ ہے پھر
اچھا مطلب پھر علیمحد کو واپس آئے گی بہن پھر
نہیں وہ تو رہے گی پھر کھانیار میں علی محمد کی بیوی ہے نا بڑی خھاترا
اچھا وہ بھی خرناک لی ہے وہاں کی بیو ہوی
اور کیا وہ کسی کو چائے نہیں دیتی ہے
ا ا ا آ
وہ لیکن گلشدہ کی تھی نا فرینڈ دوست نا بہت اچھی لیکن پھر جب اس کو بھی مت چائے کے لیے پوچھا پھر گلشناہ نے بولا مجھے یہ پسند نہیں ہے
ہ
ورنہ تب تک اس کی دوست تھی اس کو جب قابڑے لے ہوتے تھے نا وہ اسی کو لیتی تتھی ساات ہاں
مجھے صرف مجھے وہ پہلے سے اچھی نہیں لگتی ہے نہ وہ دوسرا کون اب اس کو رہنا ہے پھر کاں یار میں اس کے پاس
ل لک ہاں ہاں ہاں
اچھا
پھر اس کو رہے گا نا ماں کا پینشن رہے گا نا شاید اس کو ماں باپ کا جو پینشن تھا
ہاں وہ تو رہے گا لیکن اس کے لیے لڑنا پڑے گا نا
داڑے گی نا اور کیا
گلشن لیتی ہے پینشن اس ٹائم
ہاں اس نے لائف سرٹیفکیٹ نہیں بری تھی تو اس کو بند ہو گیا تھا
آ
پھر اس کو اب ڈی س آفس جانا پڑا مجھے انکم سرٹیفکیٹ بنانے آپ وہ دیں گے انکم سرٹیفکیٹ تو پھر وہ بینک پر ڈالنی ہے
ان تو ہنڈریڈ کو بنانی ہے
اس کو آٹھ مہینے سے پینشن بند تھا کیونکہ اس نے لائف سرٹیفکیٹ دی نہیں تھی اس کو آٹھ مہینے کے بعد نظر پڑی
اس کو لیکن جب نانا نے بری تھی اس بارا تھا نا اس کو بھی لائف سرٹیفکیٹ
اس کو بولا تھا ان نانا نے بھی شاید وہ مت کرتی ہے بھروسہ کسی پہ اسے نہیں بارا
آٹھ مہینے کا پینشن بند ہے ل ا ا ہ تو وہ لگ بھگ ہو گیا اس کو ایک لاکھ روپئے کم سے کم
اس کو کتنا ہے مہینے کا دس ہزار
تو آٹ مہینے کا ہو گیا اسی ہزار روپئے کیا بولتی ہو
چ ہاں وہئیین آٹی کو تو آٹی کو کاٹنی چاہیے آٹی کو کو زیادہ نا دعوت پہ
دس بج جانا ہے آٹیو کاب
پرسو
کہ
اس کو کہاں بیٹا فون اٹھاتا ہے اس کو نہیں بیٹا پیسے بیچتا ہے زیادہ
دعوت پہ کہاں جانا ہے آٹی کو
کسی رشتے دار کی شادی ہے نو بازار سے اس کے پہلے کم رشتے دار ہے
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک آپ بیچارے کو ہوگا طلاق ہے ہے اللہ اس کو مت بچا بھی مت ہے اس کو تبھی ہے
نہیں اس کو تو لیکن دیو دیو رانی کو بھی کہاں بانچا ہے اس کو نانند کی بہ دو ہے ان کو بھی بچا نہیں ہے
اس کے سسرال والے اصلی لالچی ہے بہت وہ چاہتے ہے کہ ڈیزا ان کو اپنا سارا سونا د وہ لوگ مکان خرید ہے وہومن دے گی اس کو کو آگ بڑھاپا ہے بڑھا پے میں کیا کرے گی ہے نا
ہاں ہاں ہاں
ام بچاؤ ہوتا ہے تھوڑا پہ کا سارا بہت بچاؤ ہے
لیکن جب نانان نے بری ن ل پ اس کو اس ٹائم بد نہیں تھی گلشن کی بھی اس میں کیا تھا
اس کو پتا ہے کہ بو جان نہیں بڑی ہے
ہاں بھں کو تو بڑ پتہ ہے
گلشن نے بولا تھا نا کہ مجھے ب جان برے گا وہی مت ہ بگد ال جے کے بنک
آپ اس کے انکم فیکٹر کیوں ضرورت ہے انکم
ان نے بولا کہ وہ دکھا
کیوں لیکن
یہ دکھانے کے لیے کہ اس کو کوئی انکم نہیں ہے یہ ذرا اس کو بولو آنٹی کو کو منہ باندھ رکھنے کے لیے اس کو ہوتا نا یہ ڈسٹرب
اچ اا اچھا اچھا
ہ آپ کو بیٹھنا چاہیے آپ نے کمرے میں
ہاں
یہ اپنے کمرے میں میں نے بولا آپ کو بیٹھنا چاہیے اپنے کم کچن میں ہوتی ہے گرمی
تھوڑا کام ہے نا اس ٹائم آپ کو آیا کچھ وہ وہاں پہ وہ بیلنس
نہیں ابھی نہیں آ جب آئے گا توب میں آپ کو بولوں گی نا
یہ کب آتا ہے دس کے بعد دسی بعد جب دس جب دس سی ہوگا اس کے بعد
ہوں بد میں ہاں وہ میں آپ کو بع میں بولوں گی مجھے ان بچ نے کہاں دیے دس کلاسز کے بھی پیسے ابھی نہیں دیے پاگل بچے ہیں نا یہاںتے پڑھنے
آپ کیا بول سکتے ہیں ان بچوں کو یہ اتنی عجیب ہمسا ہے نا میں تو پڑھاؤں گی لیکن فیس اچھا دے پھر
باپ کو وہ کچھ کرو جاؤ وہاں پہ رہنے کے لیے وہاں پہ کیفھر مانا میں شکص آئے ہے
ارے آپ پوچھو مت کتنا شکست ادھر تو اب بدماش رہنے آئے ہیں
ہاں ہاں بتائے
اس کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں نا باشرت کو بھی
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
اس کو بھی تو بہن نہیں گاڑ پا رہی ہے
کس کون سی بہن ہے
دو بہنیں
دو بہنیں کیوں
اگر آپ سنو گے تو میں آپ کو کال کروں گا بعد میں میں بولوں گی
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
اگر میں بولوں گی ان کو کتنی پروابلم ہے آپ حیران ہو جاؤ گے اد محلہ بہت خراب ہو گیا
میں پڑھوگا نماز پہلے پھر ہم کریں گ یہ بات ٹھیک ہے